اسلام بتائیں آپ
آپ کے گھر میں امی ابو ابنے بھائی جان سب کہہجی تھے
سب کہہ رہے اس سے آپ بتائیں آپ کے گھر میں آپ امی ابو ابی بائی جان سب کھیلے سے ہیں
جی جی ہمارے یہاں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے صاحب خریے سے دیکھیے آج میں ج ٹاپک پہ آپ کے ساتھ گفتگ کرنا چاہتا ہوں نا یہ ایک اہم مدا ہو چکا ہے اس مدعے کے اوپر بات بہت کم لوگ کر پاتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے پانی پینے کا مدعا ہے کیونکہ دیکے پانی پین ہماری زندگی میں کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے آج کے سمے میں یہ صرف ہمیں جانتے ہیں اور کوئی جانتے بنا کتنا امپورٹنٹ ہے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے بہت پانی پیئے جتنا ہو سکے اتنا پانی پیے بای پانی زیادہ رہنے کا سب سے بیسک یہی ہے کہ ہماری باڈی میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ صرف پانی بنتا ہے خون کا نبے پرسینٹ پانی ہوتا ہے خون گاڑھا ہو جائے تو ہارٹ کی پرابلم بھی آ سکتی ہے ایک گلاس صبح اٹھنے سے پہلے میٹابولس ٹوینٹی فور تیز تک کرتا ہے دماغ کا سیونٹی فائیو پرسینٹ آپ نے پتا ت واقعی ڈیفریزیشنز فوکس تین گنا گر جاتا ہے الحمد للہ اگر آپ کے سر کا سر درد ہو رہا ہے تو اس کا سب سے کامن ریزن یہی ہے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہے باقی تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ دیکھو جو جوائنٹس کے بیچ میں کیلشیم ہوتے ہیں نا وہ وہ اسی پرسینٹ پانی ہوتے ہیں گھٹنے اور کمر درد پانی پینے سے بڑھ جاتا ہے پانی باڈی کے ٹیمپریچر پکچر کنٹرول کرتا ہے اور پسینے کے تھٹس پ نکالتا ہے جو ٹکسییک اس نے نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی میں گرمی میں ڈائیگریجیشنس سے ہارڈ ٹ آج اسٹاک کا رسک دس گنا بڑھ جاتا ہے کڈنی کا فلٹر بنا پانی کے کام نہیں کرتا پانی پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے آپ کی باڈی گانوں کی قبض کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے باقی تو آ نےگ پانی فیور ہو یا آپ کو کوئی بھی میںیرہ موشن کلیئر کرتا ہے آپ کو بیماری میں آپ کو کچھ بھی ہو رہا ہے یار آپ نے پانی پی لیا ہے الحمد للہ آپ کو دقتیں کم آائیں گی پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے آج کے سمے میں میں آپ کو یہی چیز بتانا چاہوں گا جیسے کہ دیکھیے آپ نےیک کہاو کہ الٹی ٹی آتی ہے آپ کو جی گھبراتا ہے تو کہتے ہیں ایک گلاس پانی پی لو باقی انرجی ڈرنک پینے سے پہلے اگر آپ نے دو گلاس پانی پی لیا تو آپ کی ساری تھکان ایسے ہی دور نہیں ہو جائے گی باقی پانی جو ہے ٹاکسک کو باہر نکالتا ہے پسینے اور پیشاب کے ذریعے
ہوں بالکل صحی
پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے گھٹنے اور کمرے کا درد کم ہوگا اگر آپ پانی پینے سے بڑھ جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی صلاح لیں اگر آپ کوئی بھی پرابلمس ہیں کہ ان کو پانی کتنا پی لیتی ہیں
جی
باقی آپ نے اسی سنییوگی کے لپس پر پھٹ جاتے ہیں آنکھیں سوکھا سوکھا سے الگ محسوس ہوتے ہے گلا سوکھتا ہے پانی کی کمی کے کارن یہ سب چیزیں ہو سکتی نہیں ہے آپ کو پارٹی چاہیے میرے حساب سے باقی تو چے آپ کو پانچ سو ایم ایل پانی ہر تیس منٹ میں پیتے رہنا چاہیے میرے حساب سے لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ چلو ہر گھنٹے آپ پانچ سو ایم ایل پانی پی لو آدھا لیٹر پانی پی لو جس سے کہ آپ دن میں دس گھنٹے ہوتے ہیں اور دس گھنٹے کے اندر آپ میرے حساب سے پانچ ڈٹر پانی پی لوں گے جو کہ باڈی کے لیے بہت بہت زیادہ صحیح رہے گا باقی آپ الارم بھی لگا سکتے ہو فون کے اندر ہی ہر گھنٹے کا الارم لگا لیا آپ نے اور ہر گھنٹے کا الارم آپ کا بج رہا ہے تو آپ نے اس حساب سے پانی پینا شروع کر دیا باقی میں کہوں گا کہ بی پی بی پی لو ہو تو وہ پانی کی کمی سے ہوتا ہے ویوم بڑھ جاتا ہے کیہ آپ کو پانی پینا چاہیے بی پی لو والے لوگوں کو تو میرے حساب سے دیکھیے یہ چیزیں ہے نا آ وہ یہ سب چیز کا ابھی اگر دھیان ریں گے اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں فون دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ہر بیس منٹ میں دو گھٹ پانی گھوٹ گھوٹ کر کے پی لینا چاہیے میرے حساب سے تو باقی ہم نے دیکھا دستیاں الٹی ہو تو پانی پانی نمک
ہوں
زندگی سے بچاتا ہے یہیا آپ کو پینا چاہیے
ہی
بالکل پینا چاہیے دیکھو میں آپ کو پانی پینا چاہیے باقی آپ کو یہی چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں میں کہ دیکھیے آپ کبھی بھی کافی اور چائے آپ ڈیکورٹک ہیں تو ایک کپ آپ میں کہہ رہا ہوں ایک کپ پر آپ ایک ون پوائنٹ فائیو کپ پانی ایکسٹرا پینا پڑتا ہے آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ پانی آپ کو بہت پینا چاہیے جتنا ہو سکے
دیکھو میں بھی پانی پیتا ہوں کافی
باقی تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤ گا کہ باقی آپ دیکھا ہوگا کہ جو
جو پانی میں ڈرائی جو پانی میں ڈرائی ہے وہ گنتی ڈھائی سو ایم ایل پانی پینا چاہیے باقی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھو آپ کو پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہے کیوںکہ نشے کے بعد
نشے کے بعد پانی کتنی کو پچھتا ہے آپ کو پانی پینا چاہیے نیند نیند آئے نیند آئے تو ایک گلاس پانی پی لو دماغ کول ہو جائے گا آپ کو نیند سی آ رہی ہے نا تو آپ ایک گلاس پانی فیل ہو دماغ آپ کا ایک دم کول ہو جاتا ہے کبھی آپ دیکھوگا سو کے اٹھ کے لوگ پانی پیتے ہیں باقی آپ کے آپ کو پانی پینا بہت ضروری ہے بھائی میکو الٹے بار بار ہوتی ہے تو آپ دو سے تین لیٹر پانی رولیں بنا پی ہو باقی میں آپ کو یہی یہ بتانا چاہوں گا کہ دل کے مرض جو ہوتے ہیں ڈاکٹر لمٹ بتاتے ہیں ان سب چیزوں میں آپ کو پانی بند نہیں کرنا بالکل کل بھی لیکن پانی کو کم پینا ہے باقی آپ کو دیکھیے شوگر شوگر کے مریض شوگر کے مرض شوگر کے مرض کے خون کو آپ کو پت ہی ہے کہ گلوکوز پانی ڈیلیوٹ ہوتا ہے پانی باقی بوتل اپنے ساتھ رکھو آپ کو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا دکھے گا یہ تو پانی پیو جب آپ کو لگے ہلکا سا تبھی پانی پی لو باقی میں کہوں گا کہ اگر آپ پلاسٹک کی بوٹل کو اگر اوائڈ کر کے اگر آپ اسٹیل یا پھر اسٹیل کی بوتل میں پانی پیتے تو زیادہ بیٹر اور اگر آپ کوپر کی بوتل میں پیتے ہو تو بہت ہی زیادہ بیٹر باقی آپ موبائل کے اندر ہر گھنے کا الارم لگا دو کہ ہر گھنٹے میں آپ کو پانی پینا ہے باقی میں آپ کو یہ بتان چاہوں گا کہ آرو آڑو کا ٹی ڈی ایس ففٹی ٹو ڈیڑھ سو رکھنا بیسٹ ہے کیونکہ بالکل زیرو ٹی ڈی ایس پانی نقصان کرتا ہے باقی تو آ کا مٹکے کا پانی نیچرل کول اور ایک لائن ہوتا ہے وہ آپ کو پینا چاہیے میرے حساب سے الحمد للہ کو بہت زیادہ اچھا محسوس ہوگا باقی کولڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک پانی نہیں ہے الٹا پانی کھینچتا ہے باڈی سے تو اس لیے آپ جتنا بھی ہو سکے میرے حساب سے دیکھیے کولڈ ڈرنکس ہو گئییا آپ ان کو اوائڈ کریں کیونکہ کولڈ ڈرنک جو ہے پانی کو آپ کی باڈی سے کھینچتی ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی باڈی کے لیے باقی آپ کو کیا لگتا ہے پانی پینا کتنا ضروری ہے ہمارے لیے
دیکھو میرے لیے تو میرے حساب سے تو اتنا ضروری ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ سیک سسٹم بنایا رکھتا ہے جو ہم کھانا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ان چیزوں سے ہمارا س سسٹم بنایاتا ہے اگر ہم پانی پیتے ہیں ڈیری تو میں تو پانی چاہتا ہوں کہ آپ دن بہدن پییں کیونکہ پانی کچھ آ زیادہ پییں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں وہ صرف پانی کی کمی سے ہوتی ہیں زیادہ تر گرمیوں کے ٹائم تو زیادہ تر پانی کی کمییاز ہی ہوتی ہیں اور جو گلوکوز چڑھتا ہے نا وہ بھی لکوور کی کمی سے ہی چڑھتا ہے ہمیں تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہوکے آپ کو پانی پینا چاہیے پانی ہمارے شہر کے لیے بہت ضروری ہے اور کیا کہتے ہیں پانی کو نا ٹائم ٹ ٹائم پینے سے زیادہ فرق پڑتا پانی کو ایسے ہی کسی بھی ٹائم پینے سے کبھی فرق نہیں پڑتا میرے حساب سے پانی کو ٹائم ٹو ٹائم پینے سے زیادہ فرق پڑتا ہے اور ہر بیماری کا حل جو ہے ایک پانی ہی ہے لکوڈ ہی ہے ایک جو ہمارے شریر کے آرگنس کو کیا کہتے ہیں ڈرائی رکھتا ہے مطلب ایک آپ کو چاہ تو جو انندر کے شریر کے آرگنس ہوتے ہیں نا جب وہ سوکھ جاتے ہیں تب وہ تب بیمارییا پیدا کرتے ہیں اور اگر ہم پانی ان ٹائ ٹائ دیتےیں گے جسے ہم پڑودوں کو پانی دیتے ہیں ویے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں شریر کے اندر ان آرگنس کو پانی دیتے رہیں گے تو وہ بالکل گیلے گیلے رہیں گے اور کافی یعنی بیٹر رہیں گے تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس چکر میں سب سے زیادہ ہمیں یہ پانی پینا چاہیے پانی کی جو ضرورتیں ہیں نا یہاں ہی ہمیں اگر ہمیں کوئی بھی دقت ہو رہی ہے کمی ہو رہی ہے ہمارے اندر تو ہی ہم پانی کر سکتے ہیں بس
دیکے میں آپ کو ایک بات آپ کے بیچ میں تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں ان کی فیور دیکھو اگر آپ کو فیور ہو فیور میں آپ کو فیور سے بچنا ہے نا تو دس منٹ میں آپ کو پانی پینا ہی چاہیے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیو آپ گھوٹ گوٹ کر کے پانی نہیں پیو لیکن پانی پیو باقی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کییدگی ہوا ہوا میں نمی کم ہو سکتی ہے اسکن آپ کی سنس ہو جی ہے تو آپ پانی زیادہ مطلب دیکھو میرے حساب سے پانی کے لیول ہوتے ہیں ڈیفلی ڈیٹوریشنس کے لیول ہوتے ہیں پیاس لگ رہی ہے آپ کو چکر آ رہے ہیں آپ کو بدوشی ہو رہی ہے آپ کو تصویریں تک مچ جاؤ آپ پانی پینا شروع کر دو ہلکے ہلکے باقی آپ کو پیشاب دن میں اگر چھ سے آٹھ بار ہونا چاہیے کم ہو رہا ہے تو پانیانی بڑھاؤ اپنا اگر کوئی ٹوائلیٹ اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے نا تو آپ کو پانی پینا چاہیے میرے حساب سے باقی آپ کی باڈی کے لیے تو بہت ضروری ہے نا پانی باقی دیکھیے پانی سے بھروسہ اٹھ گیا تو یاد رکھو تین دن بنا پانی
ہوں
گیم اوور گیم اوور کا مطلب آپ سمجھ پا رہے ہیں گیم اوور کا مطلب گیم اوور ہے اس لیے پانی پینا بہت ضروری ہو گیا آج کے سمے میں میں آپ کو یہی بتا جماں بھی جتا ہو سکے
ہوں
پیو اور اپنے آس پاس کے جو آپ آ کے پڑوسی ہیں آپ کے والدین ہیں آپ کے اپ بھی ہیں آپ کے بھائی جان ہے ان سب کا آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ انہیں بھی یہ رول فالو کرنا چاہیے انہیں بھی انہیں بھی آپ کو صبح اٹھنے سے پہلے انہیں بتیا کہ ہر گھنٹے آدھا لیٹر پانی پئیں دن میں پورا اپنا دس گھنٹے ہوتے ہیں پانچ لیٹر پانی پی لیں گے آپ آپ کی باڈی کے لیے بہت سی ہوگا کیونکہ دیکھیے ہیلتھ از بہت امپورٹنٹ اگر جان ہے تو جان ہے ورنہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس اور جان ہے تو پانی دیکھو جلی تھی میں نے یہ لائن ہے انڈیا کے اندر ہمارے تو باقی جتنے انا ہو سکے اتنا پانی پئیں جتنا ہو سکے اتنا پانی پیئیں پانی پینے کے لیے سب کو کہیں اور ف بائی فورسنی مطلب دیکھیے یہ تو نیڈس ہے باڈی کی میں کو کیا بتاؤں یہ تو باڈی کی نیڈ ہے پانی پینا بہت ضروری بھی ہو چکا ہے نا آج کے سمے میں لوگ سنتے نہیں گے باقی دیکھیے چلیے پ سے اس پک پہ ہم نے گفتگو کری پانی پینا کتنا ضروری ہوتا ہے آپ نے ہمیں تھوڑا سا بتایا تھوڑا ہم نے آپ کو بتایا
ہاں جی ہاں جی میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہاں جی ہاں جی میری بات مجھے آپ کے س بات کر کے ن سچی میں بہت اچھا لگا اور ہم پھر بھی آپ سے بات کریں گے مجھے آپ سے بات کر کے ویسے ہی بہت اچھا اچھا لگا میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگ اور پھر ہم آپ سے بات کریں کبھی
بالکل بالکل خدافظ جی خدافظ
خدا حافظ